ہیلو ہلو ہلو
تو
السلام علیکم
السلام علیکم ادا
سب کیریت سے
ہاں سب کہ رہی ہےت وہاں پہ سب کہ رہی ہےت
جی آپ کے وہاں سب خیریت سے
ہاں ہمارے یہاں سب خریت
آپ ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے
ہم خیریت ہیں ٹھیک آپ خیریت سے ہو
خیرت سے الم الدلہ اور کیا کر رہی تھی
کچھ نہیں بس لیٹے ہوئے تھے
ہم بھی بس یہی اپنا فون وغیرہ دیکھ رہے تھے سارا دن پتا ہی نہیں چلتا کہاں چلا جاتا ہے گھر ٹھیک ہے کام نہیں تو بس یہی تھوڑا
ہلو
اپ ایسی جانکاری ابھی ہیلو اب ہم یہی کہہ رہے تھے
ہاں بولو
امیر کہہ رہے تھے کہ جیسے کہ آواز اء رہی
رک جاتی ہے بیچ میں اب اج
ہیلو ہیلو
ہیلو ہاں اڈیو
اور کیا کر رہے تھے ہم تو بس یہی دیکھ رہے تھے اپنی عادت وغیرہ جو ہوتی ہے ہماری
اچھا کیا بات ہے اپ کی
ہماری یہی رہتا ہے کہ دیکھو ہمیں انسان کو نا اپنے بارے میں بھی سوچنا اپنے بارے میں بھی وقت گزارنا چاہیے
ہوں سحی بات ہے
سارا کام میں لگے رہتے ہم لوگ اور اپنے لیے اپنی ہاں جی اپنے گھر اپنے اندر جو ہنر ہوتا ہے ہمیں وہ بھی نکالنا چاہیے ہم دیکھیے ہمیں پیڑ پودوں سے بہت لگاؤ ہے تو ہم اس کی مطلب بہت رکشا وغیرہ دیکھ ریکھ کرتے ہیں اور ہماری ہوبیز جو ہے م پسند ہے۔
آپ کا نام کیا ہے۔ ہلو۔ ہیلو۔
آپ کی کیا ہوبیز ہیں کیا عادت ہیں آپ کو کیا کرنا پسند ہے۔
مجھے مجھے بس بچوں کو دیکھنا بچوں کے بارے میں سوچنا بس اب تو یہی رہ گیا ہے۔
نہیں اپنے اندر انسان کی نا ایک‌۔ عادت ہوتی ہے۔ جو اس کو اچھی لگتی ہے لیکن وہ کر نہیں پاتا وہ گھر گھر نہیں پیسی۔ اتنا ہو جاتا ہے کہ اپنے اندر کی جو ایک جو جینے کی جو راہ ہوتی ہے جس سے اس کو مزہ آتا ہے وہ چیز نکال نہیں پاتی۔ اب ہمیں سنگیت سننے کا بہت اچھا لگتا ہے اور سنگیت بجانے کا بھی جو وادینتر وغیرہ ہوتے ہے وہ بھی۔ اچھا لگتا ہے ہمارے اندر وہ بھی ہے کہ ہم اچھا بجا لیتے ہیں۔ اور ہم۔ ہمیں تو مطلب گانا گنگنانا۔ بھی بہت پسند ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا۔ سمیں ملے کہ ہم اپنا سمے اپنے لیے تھوڑا سا اکثر نکالیں کیا تم نکالتے ہو ایسا سمے۔ اپنے من کی خواہش پوری کرنے کے لیے۔
کوشش کر۔ تے ہے لیکن نکل نہیں پاتا ہے۔ اپنے لیے سمے۔
انشاء اللہ وہی ہمیں سوچنا ہی چاہیے اپنے بارے میں۔ اور کیا کیا عادت ہے آپ۔ جی ہماری عادت تو بہت ساری ہیں۔
اچھا میری بھی عادت ہے مجھے باہر گھومنا۔ پسند ہے‌۔
اچھا جی۔ انشاء اللہ ہمیں بھی گھومنا بہت۔ پسند ہے۔
پر گھومنے کا موقع ہی نہیں لگ پاتا گھر سے باہر نکل ہی نہیں پاتے اپوزٹ ہی ہوتا ہے اپوزٹ۔ ہی ہوتا ہے جو ہبیز ہوتی ہے اس کا پزیٹیو ہوتا ہے۔
جی یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ امین امین وہی نا۔ کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمیں اپنے لیے نکالنا پڑتا ہے سمے۔ اب ہم ایسے سارا دن۔ گھر کے چیزوں میں لگے رہیں گے تو ہم ایک طریقے سے بور بھی ہو جائیں گے کیونکہ ہم وہی چیز۔ روز روز کرتے ہیں زندگی میں۔ روزمرہ میں ہم وہی چیز کر رہے ہیں لیکن اپنی عادتیں بھی دیکھو لوگوں کی بہت ہوتی اب ہمیں ہمیں جو بھی ہے کپڑا سلنا بہت پسند ہے ہم تھوڑا سمے نکال کے کپڑا بھی سل لیتے ہیں
مجھے بھی پسند ہے لیکن میرے کو ٹائم ہی نہیں لگ پاتا ہے
وہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ سمے نکالنا بھی بہت ضروری ہے اپنے لیے اور کون کون سی آتی دادا آپ کی اچھی
مجھے مجھے کروسیا چلانا پسند سند ہے نئی نئی چیز ج جیسے ڈیکورٹ ڈیکور ہاں
ن وہ جو ہوتا ہے نا ایک کیا کہتے ہیں پینٹنگ ہمیں وہ بھی کرنے کا بہت شوق ہے ہم نے کافی ساری نا اپنے گھر میں سینری بنا رکھ رکھی ہیں اپنی ہی تصویر بنا کے اپنی ہی تصویر خود سے اپنی اپنی شکل بنائی ہے ہم نے اور ہم نے لگ ہم نے بہت شوق ہے ہم نے کافی طریقے کے گلدستے بھی بنا کے دیوار پہ لگائے ہوئے ہیں تو ہم مجھے یہ چیزیں کرنا اپنی زندگی اچھا لگتا ہے میں تھوڑا سا میں ضرور نکالتی ہوں لیکن میں کرتیضرور ہوں اس سے پتا ہے کیا ہوتا ہے اس سے ہمارا دماغ ہمارا دماغ نا ایک الگ چیز سے جڑ جاتا ہے کیونکہ ہم سارا دن وہی ایک کام کرتے کرتے ہمارا بھی من پریشان سا ہو جاتا ہے کہ ہم کیا کرے ہم ایک چیز سے بور آ گئے لیکن اپنے لیے تھوڑا سمے نکال کے خوشحال سا لگتا ہے اندر سے ایسا لگتا ہے کہ ہم ہمیں اندر سے ہی خوشی ملتی ہے محسوس ہوتی ہے آپ کو بھی ہوا ایسا کے ساتھ کبھی
ابھی تک تو نہیں ہو مجھے ٹائم ہی نہیں لگ پاتا اتنا میں سوچ سچتی نکالوں تھوڑا بہت ٹائم پر نہیں نکل پاتا پھر تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے تو کہتے تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں آرام بھی ضروری ہوتا ہے
جی آرام بھی ضروری ہے لیکن آرام کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اگر ہم سمے بھی نکالیں تو ہم اپنی اندر کی جو عادت ہے نا وہ ہم پوری کر سکتے ہیں ایک اچھی چیزوں کو جوڑ کے اب لوگ دیکھیے ہاں جی کوشش کرنا اب ہم کیا کرتے ہیں کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے سارا دن سونے کی کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کچھ نہ کچھ کام کرتے رہنے کی تو ہمارا یہی عادت ہے کہ کہ ہم کچھ نہ کچھ کرتے رہے ہم خالی نہ بیٹھے ہیں خالی سمے ہوتا ہے شدان کا ہوتا ہے دماغ نا جو خالی بیٹھتے ہیں لوگ تو ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے کیا آپ بھی خالی بیٹھتی ہو یا پھر کچھ نہ کچھ سمے میں کرتی ہی رہتی ہ
میرے کو سمے ہی نہیں لگ پاتا ہے
اچھا وہی نا یہی ہوتا ہے یہی ہوتا ہے سب لوگوں کے ساتھ یہ سمے نہیں ہے لیکن ہم تو کہتے ہیں سمے نکالیے ا ہمیں تھوڑی سائیکل چلانا بھی بہت پسند ہے ہمیں تو یہ ہوتا ہے کہ بس ہم چلا ہے ایسی چیزیں مطلب ہوتا ہے کہ گھر سے باہر بھی ہم کچھ اپنا چلائیے جو ہم شروع سے پہلے سے کرتے آ رہے وہ ہمیں نہیں ملتا نکاح ہو جاتا ہے ہمارا تو ہمیں وہ چیز نہیں کر پاتے ہیں لیکن کچھ اپنے اندر کی جو جو ہوتی ہے نا ہمارے کہ ہمیں یہ کرنے کا من ہے وہ ہم کرتے ضرور ہے اپنے من کو ماننا نہیں چاہیے کہ آپ سہمت تھا اس بات سے
ہاں
ہوں وہی تو اور آپ بتائیے اور فرمائیے آپ
آپ فرمائیے اور
ا یہی ہے کہ اور بتائیے بچوں کی عادت کیا کیا ہے بچوں کو کیا سکھاتی ہو ہم تو اپنے بچوں کو بھی بہت کو سکھاتے ہیں
بچے تو میرے پڑھ رہے ہیں ہاں ان کو پڑھائی سے ہی ٹائم نہیں لگ پاتا ہے میرا بچہ چار بجے اٹھتا ہے پھر دس بجے سو جائے صبح کو
بوہ نا بچوں کو ا ہم سلائیں گے کہ اس کی عادت بھی ایسے خراب ہوگی وہ آلسی بھی بنے گا
نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں وہ صبح چار بجے اٹ ھ ے پھر اس نے پڑھایا پڑھائی کری ہے اکاؤنٹ سے اس میں گیارہویں کر رہی ہے
اچھا وہی نا لوگ لوگ باگ پڑھائی کرتے رہتے ہیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہم یہی کہتے ہیں لوگوں کو بچوں کو بھی بچوں کو اپنی ہوبیز ضرور کروانی چاہیے اب گرمیوں کی چھٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں یا اسکول بچے نہیں جاتے ہیں تو ان کے لیے ایک الگ۔ سے کچھ نہ۔ کچھ ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ باہر بھی کافی چیزیں آج کل سکھائی ج رہی ہیں۔
لیکن بچوں کو ٹائم نہیں لگتا اس کا سبجیکٹ اتنا۔ ٹف ہے۔
نکالنا بہت ضروری ہے۔ ہم یہی تو کہہ رہے ہیں ہم بچوں کو ضرور آگے سکھانا ہے پڑھائی کے ساتھ سات ہمیں ان کے اندر کی جو کلا ہے۔ نا جو بچوں کو جو پسند ہے کلا جو۔ کرنے کا طریقہ جیسے ہم کو کلا کرنی پسند ہے کچھ ڈرائنگ بنانی۔ پسند ہے یا پھر بچے کو کچھ کھیلنے کی کوئی کھیل سبندت کوئی چیز ہو وہ کرنے کا پسند ہو تو وہ چیزیں بھی بچوں کو کرانی چاہیے اس سے بچے کا مانسک وکاس بھی ہوتا ہے۔
ہاں اس کی ڈرائنگ ڈرائنگ بہت اچھی ہے۔ ڈرائنگ کرتی رہتی۔
وہی نا بچوں کے اندر ایک۔ کلا ہوتی ہے اسی کو اگر ہم آگے بڑائیں گے نا تو بچہ پڑھائی کے۔
یوہ ایک میری چھوٹی بیٹی ہے اس کی۔
ہاں تو ہم وہی کہہ رہے ہاں کوکنگ ہمیں جی انشاء اللہ انشاء اللہ ہاں یہی ہوتا ہے کہ بچوں میں جو۔ خوبی ہوتی ہے وہ اپنے چیزوں کو اکٹھا کر کے ذریعے وہ اپنی چیزیں پوری کر۔ اور جو بڑوں کا ہوتا ہے۔
کل اس نے پین کیک بنایا تھا بہت بیسٹ۔
کھانا پینا جی کھانے پینے کا بھی بنانے۔ بھی بہت ہابیز بہت اچھی ہے بےحد انشاء اللہ ہمیں بھی بہت پسند ہے کوکنگ وغیرہ۔ کرنا ہمیں گانے۔ گنگنا بھی پسند ہے۔ پسند ہے ہمیں تو کھیل کود میں بھی کافی۔ ہمیں اچھا لگتا۔ تا کہ ہم کوی کھیل۔ کچھ بھی کرے ہماری۔ جے رہتی ہے اور ہم لوگ تو ہم اخبار پڑھنا بھی پسند ہے۔ ہمیں اخبار پڑھنا بھی بےحد پسند ہے آپ کو اخبار پڑھنا۔ پسند ہے ہم تھوڑا صبح بالکل۔
مجھے اسٹوری پڑھنا پسند ہے۔
بے حد وہی ہمیں نا اپنے لیے سمے نکالنا بہت ضروری ہے تھوڑا بہت ہم اپنا بارے میں سوچیں گے تو ہم اپنے جیون کو بہتر کر سکتے ہیں اور اچھا
آپ کو شاعری پسند ہے
بالکل ہم شاعری وغیرہ یہ سب پسند کر لیتے ہیں کیونکہ یہ ساری جو ہم پڑھتے ہیں پستک وغیرہ یہ اسی میں آتی ہے تو کافی روومانچک چیزیں بھی کرنا پسند ہے چلیے ہمیں گفتگو کر کے آپ سے بہت بہترچ سالگا تو ملتے ہیں ہم پھر خدا حافظ
خدا حافظ خسمدین ہلو ہیلو ہیلو کال کرتی نہیں ابھی ہلو ہلو